ہیلو وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں بہتر ہوں آپ بتاؤ
بس بڑیا گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی ماشاء اللہ میرے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کی امی ابو ٹھیک ہے
ہاں میرے امی ابو ٹھیک ہے آپ کے امی ابو ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ آپ بتائیے کیا موسم ہے آپ کے ادھر کا
آج دن بھر بہت گرمی تھی آپ کے وہاں کیسا تھا
ہماری ادھر تو آج سرد ہوائیں چل رہی تھی موسم پہلے سے بہت نرم تھا اور بارش کا موسم چل رہا ہے نا تو ہمارے یہاں اس سمے بارش ہو رہی ہے تو اچھا موسم ہے سے بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے
اس سمے بھی بارش ہو رہی ہے
جی جی جی ہمارے یہاں ہو رہی ہے
لیکن ہمارے یہاں تو دھوپ تھی پورے دن ابھی ابھی بھی دھوپ ہے
نہیں ہوگیا آپ کا ادھر کا الگ موسم ہوگا ہمارے ادھر تو ماشاء اللہ بہت اچھی بارش ہو رہی ہے اس ٹائم پہ ہم لوگ اسی لیے اس سمے بڑھیا گھومنے کا پلان بنا رہے تھے یہ ہماری طرح پہاڑی علاقے ہے نا تو بہت اچھے جھرنے وغیرہ ہیں ندیاں ہیں تو ہم لوگ اپنے فیملی کے ساتھ وہیں پہ گھومنے جانے کا پلان تھا ہم لوگوں کا آج
جی جی تو کہاں جانے کا پلان ہے آپ کا
وبی ایسے کوئی جھرنے ندیوں کے پاس جاؤ تو بڑا سکون ملتا ہے جسم کو روح کو وہاں پہ وہاں کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے نا بہت
جی بالکل بالکل اچھی بات کہی آپ نے اس سے سکون ملتا ہے ہمیں چیزیں دیکھنی اللہ تعالی کی قدرت ہمیں دیکھنی چاہیے اللہ اللہ خود بھی فرماتا ہے کیا آپ میں آپ میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو آپ ان کو مطلب سیر کرو ان کی
جی جی اللہ پاک نے بہت بہترین بہترین چیزیں اس دنیا میں بنائی بنائی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے گھومنا چاہیے تاکہ ہم سیکھ سکیں اس سے بھی کچھ
جی جی بالکل بالکل انسان کو سیکھ ملتی ہے چیزوں سے دیکھتے دیکھتے
جی اور بہت اچھا بھی لگتا ہے ایک ریفریشمنٹ ہو جاتا ہے
جی جی انسان کو سکون ملتا ہے جب انسان پہاڑوں میں جاتا ہے پھر پہاڑوں کے وہ نظارے دیکھتا ہے یا کسی جگہ جھرنے دیکھتا ہے نا
ہوں روزمرہ کی زندگی سے انسان اتنا بور ہو جات وہی وہی لائف سے تھوڑا سا باہر جاتا ہے گھومتا ہے اپنے امی ابو کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ تو بہت سکون ملتا ہے اطمنان کی دو پل ملتے ہیں نا اپنی فیملی کے ساتھ تو بہت اچھا لگتا ہے
جی جی جی بالکل ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے ہے نا
جی بل
اپنے دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا اسٹریس ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے ایسی جو ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے اپنے کسی قریب کے دوست کے ساتھ شیر کریں گے تو ہمارا من ہلکا ہو جائے گا ہے نا
جی بہت اچھی بات کہی آپ نے کیا ہے نا ہماری جو بڈنگ ہوتی ہے نا اپنے پریوار فیملی سے وہ اسٹرانگ ہو ساتھ لے جانے میں کنیکشنس اچھے بلڈ ہوتے ہیں اور جو آپ نے کہا نا اسٹریس صحیح بولے آج کی اتنی بھاگا دوڈی کی زندگی بہت اسٹریس ہے تو گھومنے پھرنے سے نا ہمارا مائنڈ ریلیکس ہو تا ہے ابھی اچھا فیل ہوتا ہے خوشی والے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں تو بہت اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل بالکل ہوتا ہے اس سے انسان کی ساری پریشانیاں تو کہتے ہیں نا شیئر کرنے سے انسان کی پریشانی آدھی حل ہو جاتی یا یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھنے سے انسان کی آدھی پریشانی حل ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی پریشانی اپنے دوستوں کو شیئر کرنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اس کے اندر بھی کوئی آئیڈیا ہو آئے گا کہ اسے کیسے مطلب حل کرے ہے نا تو پھر وہ مل کر ہم انسان حل کر سکتے وہ پرابلم وہ پریشانی ہے نا
بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ گھومنا چاہیے پتہ نئے نئے جگہ پہ جانے سے گھومنے سے ہمیں نہ سب چیزوں کی ہمارے کلچر کے بارے میں اللہ پاک نے کتنی بہترین دنیا بنائی ہے نا اس کی مطلب دیکھنے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے
جی جی میں نے ابھی بولا وہ خود فرماتا ہے کہ آپ میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھو آپ وزٹ کرو آپ جاؤ وہاں پر پہاڑوں کے اندر جا پہاڑوں کے میں نا الگ ہی سکون ہے نا
جی بہت اچھا لگتا ہے
جی جی پہاڑوں کے اندر بہت اچھا لگتا ہے پہاڑ بہت خوبصورت ہوتے ہم آج کل کیا کہتے کہ اس اسی جگہ پر ہم گندگی پھیلاتے اس سے ہوتا ہے کیا کہ ہمارا یہ نقصان ہوتا ہے ہمارے ہی نظارے اتنی اتنی خوبصورت نظارے ہیں نا وہ خراب ہو جاتی ہے وہ گندا ہو جاتا ہے اس سے ہمارا ہی نقصان ہے ہے نا تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے
جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا گاؤں سے جو مطلب بلونگ کر تے ہے نہ وہ لوگ یہ سب
جی جی دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو یہ بات آپ نے یہ بات آپ نے اچھی نہیں کی دیکھو میں یہ بتانا ہر وقت گاؤں کا نہیں ہوتا گاؤں سے کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے بچے میرے کو لگتا ہے کہ گاؤں کے آج سب سے بیٹر ہے ہے نا
ہاں نہیں گاؤں میں بہت سے لوگ بہت اچھے ہیں ہم اپنے ہمارے ادھر کی چیزوں کو بہت سوپرو اچھا سمجھتے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا سمجھتے نہیں ہیں
ہم کسی ایک کو الگ نہیں کر سکتے اس سے آپ نہ سیدھے سیدھے یہ مطلب ایک قسم ڈسکرمنیٹ کر رہی جو گاؤں والے وہ ہے بیکورڈ ہے نا آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے میرے کو لگتا ہے
مطلب کچھ لوگ جو مطلب جن میں مطلب پڑھائی لکھائی کا اتنا وہ نہیں ہے تو لوگ سمجھتے نہیں ہے نا کی ہم ہاں گند گندگی کر کے یہ پولوشن کر رہے ہیں جو پولوشن سے پھر دکھائی دیکھیے کتنے نقصان ہو جاتا ہے نا ہمارا ہماری جو زمین ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے پلاسٹک ڈال دی نا تو یہ سب پھر سے ہمارے لیے بھی تو نقصان ہے انڈائرکٹلی
بالکل آپ آج کل خود دیکھ لو اگر آپ گاؤں میں جاتے ہو تو میرے کو لگتا ہے جب ہم گاؤں جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی سڑکیں ایز کمپیئر ٹو جو شہر کی سڑکیں ہیں نا شہر کی سڑکیں اس سے اچھی ہے اس سے اچھی ہے وہ سڑکیں ہے نا اور گرینری بھی وہیں پر ہے جی دیکھو شہروں میں اتنی گرینری نہیں ہے
صحیح بولا آپ نے آپ گاؤں جائیے وہاں پے جو سکون ملے گا وہاں کے کھانے میں وہاں کی سبزیوں میں وہاں کے پھلوں میں تو وہ آپ کو شہر میں نہیں ملے گا
وہ لگتا ہے کی جیسے ہم نے اپنا بچپنا واپس پس آ گیا ہے نا
جی جی بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی گاؤں سے تو سبھی کی یادیں جڑی ہوئی رہتی ہیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک مطلب رشتے دار گاؤں کے ہیں ہماری دادی نانی ہمارے امی ابو کی ہی کوئی ہے نا جیسے رہتے ہیں تو اپن کبھی نہ کبھی تو گاؤں گئے ہے نا زندگی میں تو وہاں کی جو یادیں ہیں نا وہ بہت انمول ہوتی ہیں
جی جی بالکل ہمیں جانا چاہیے ہمیں اپنے گاؤں میں جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہے ہے نا ہیلو
جی جی ہیلو جی جی آواز نہیں آ رہی ہے کیا
آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ابھی تک اب آ رہی ہے
اچھا اچھا ہاں وہ تھوڑا سا بارش ہو رہی ہےا تو اس لیے نیٹ ورک ایشو ہوگا
اوکے ٹھیک ہے تو کیا بول رہی تھی آپ
ہم نے کہا کی گاؤں سے یادیں ہماری جڑی ہوئی رہتی ہے نا تو گاؤں میں تو سبھی کو اچھا لگتا ہے ہمارے کوئی نہ کوئی نا دادا نانی کوئی نہ کوئی رہتی ہے گاؤں میں تو وہاں پے جانے میں تو بہت اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل بالکل اور کیا ہے کیا اگر ہم ایک بار دیکھو آج کل کیا ہے مطلب آج کل کی یے ہمیں سیکھ لینی چاہیے انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے نا
صحیح بولا بالکل آپ نے یہاں پے تو
انسان انسان غلط طیوں سے سیکھتا ہے اگر انسان ایک بار کوئی غلط کام کرے پھر اس کو مطلب اندر سے فیل ہوتا ہے کی میں نے اچھا نہیں کیا یا دیکھو کسی بار کچھ خراب ہوتا ہے اس کی لائف میں آ وہ پھر سوچتا ہے کی میرے میں نے کس جگہ یے چیز خراب کی وہ پھر مطلب اینالائز کرتا ہے ایک قسم کا کہ کس جگہ اچھا نہیں کیا میں نے وہ پھر کیا کرتا ہے کی اسے دیکھتا ہے
ہمیں نا ایک چھوٹے چھوٹے سے جی آپ نے بہت صحیح کہا دیکھا کہ اور کر کے سکھانا بہت صحیح ہوتا ہے
جی جی بالکل بالکل پھر وہ اس سے سیکھتا ہے کہ
تاکی ہم لوگوں کو نا جاگروک کر سکیں اویئرنس کر سکیں کی کیسے ہمیں اپنے اپنے اپنے آس پاس علاقوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے جو صاف ستھرا رکھیں گے نا تو ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں دیکھیے گندگی سے تو بہت بیماریاں پھیلتی ہیں اور آ یے سب سے زیادہ یے بارش کے موسم میں بہت بیماریاں ہوتی ہیں گندگی کے کوڑا کاکر جو اکٹھے ہو جاتے ہیں روڈ میں اس میں مکھیاں آتی ہیں وہ بیماریاں پھیلاتی ہیں اور یہ جو مچھر ہے مچ مچھر وغیرہ ہو جاتے ہیں اسی بیماریاں ہوتی ہیں تو چھوٹے اوٹے سے کیمپ لگا کے اس سے ہمیں اس لوگوں کو تک نے یہ سندیشہ پہنچانا چاہیے
جی جی بالکل اس کے ذمہ دار ہم خود ہی اگر ہم خود سے اسٹارٹ کریں گے کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے ہم ہم خود کو بولیں گے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے ہمیں کوٹ ادھر کر نہیں پھیلانا چاہے تو اگر ہم خود کو بتائیں گے کہ اچھا پھر دوسرے لوگ بھی سیکھ لیں گے آ ہم سے ہے نا
یہ جی بل جی بالکل آپ نے صحیح بولا ہے اسٹارٹنگ جو ہے نا ہمیں شروعات جو ہے وہ نا خود سے ہی کرنی پڑے گی اپنے آپ سے اپنے گھر سے اپنی فیملی سے اپنے امی ابو سے اپنے بچوں سے ہی ہمیں اسٹارٹنگ کرنی ہے اگر ایک بھی انسان اگر سدھر گیا تو پورا ایک انسان دس لوگوں کو سدھارنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسی لیے ہم ہمیں نا اب ہاں اپنے سے اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنا پڑے سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے ہے نا اپنے بڑوں کو بتانا ہے کہ بھائی ہماری صاف صفائی کا کتنا مہتو ہوتا ہے کتنی ضروری ہے صاف صفائی ہماری ڈیلی لائف میں
جی بالکل بچوں کو بھی بتانا چاہے کہ یہ صحیح نہیں دیکھو آج کل کیا ہمیں اور بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے لیکن کیسے سمجانا چاہیے کہ پیار سے سے سمجھانا چاہیے اگر ہم بچے کو پیار سے سمجھایں جی جی دیکھیے اگر جی جی بالکل بالکل ہمیں ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ آپ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اس کو پیار سے سمجھائے گی کہ تو وہ سمجھ جائے گا لیکن اگر ہم کو مار کے سمجھائیں گے اس کو کیا ہوگا کہ ایک بار مارا تھوڑی دیر درد ہوتا ہے پھر میں وہی کام کروں گا پھر سے تو پھر پھر ماریں گے پھر تھوڑی دیر درد ہوگا پھر میں ٹھیک رہوں گا ہے نا تو ہمیں اگر اور کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو چھوٹی عمر میں سمجھانا چاہیے اگر ہم چھوٹی عمر میں سمجھائیںے تو وہ سمجھ جائے گا لیکن جب اگر وہ بڑی ہو گئی تو پھر ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے ہیں نا
ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ہمارا مست تقبل ہے نا تو ہمارے بچے اگر اچھے ہوں گے تو ہمارا مستق تقبل ہمارا دیش کا مستقبل سب کچھ اچھا ہو جائے گا
جی جی بالکل بالکل بہت اچھی بات فرمائی آپ نے جی جی بالکل اپنے بچوں کو بتائے گی کہ یہ صحیح
جی جی اللہ پاک ہمیں اس راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے بہت کچھ سیکھ سیکھ ملی سننے کو بلا سمجھنے کو ملا
جی جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا میں جی بالکل میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ سے دوبارہ بات ہو جائے اللہ حافظ اللہ حافظ